ہائی کیسیو
ب ٹھیک ہ تم کیسیے ہو
میں بھی ٹھیک ہوں تو مٹن پسند ہے مٹن کی کری جو بنتی ہے چور دی والے مٹن
مٹن
ہاں
مٹن کری
ہاں مٹن کری کےس
ہاں پسند ہے میں کھڑے مسالے والی بناتی ہوں
اچھا میں دو تین ورائٹی کے مٹن بناتی ہوں میں بھی کھڑے مسالے کا بھی بناتی ہوں اسٹو بھی بناتی ہوں شورے کا بناتی ہوں وہ جس کے ساتھ نان اچھی لگتی ہے نا ناند ب والی بھی اچھی لگتی کہ یہ موسلم ہے یہ وہ ع پڑتی ہے
ہاں مٹ
اس کو نان کے ساتھ اچھی لگتی تو نان بھی گھر میں بنا دیتی ہوں کبھی کبھی اور وہ شوربے والے مٹن بھی بنا دیتی ہوں تم بناتی ہو
ہاں میں بناتی ہوں نا
تم کیسے بناتی ہو
میں مٹن کری کیا بولتے ہیں وہ بب تو خ کھدے مسالہ اور اس کا سب سے پہلے تو وہ مٹن کو وہ کر لو کیا بولتے ہیں دھل لو اچھے سے اور پھر اس میں نم ک اورار ہلدی اور رکھ لہسن کا پیسٹ میرینیٹ کر کے تھوڑا سا رکھا تھا آپشن نہ نہیں نہیں رکھوں گی تو بھی چل گا میں تو میرینیٹ کر دیتی ہوں تھوڑا
ہاں اندر تک سیچ جاتا ہے پھر وہ تو اچھا فلیور آتا ہے
کوکر میں تیل ڈالو اور کھارے گرم مسالے سے ے ڈال دو تیج پتتا بڑی الائچی اور لونگ کالی مرچ جی سر دال چینی اور پھر اس میں نا پیاز ا سے توی زیادہ ڈال جاتی ہے
ہاں
ہ پھر وہ کیا بولتے ہیں پیاز لمبی لمبی کاٹ کے جیسے جتنی تمہیں ڈالنی ہو تو پھر پیاز ڈال دو اور پیاز کو نا تھوڑا گولڈن براؤن ہونے تک تل لو بہت زیادہ نہیں پھر اس میں نا ہاں پھر اس میںدر کلاس پیز ڈالو اور جب اس کی کچے پن کی اسمیل چلی جائے تو پھر اس میں ٹماٹر ڈال دو
ہاں
ڈالنے کے بعد جب وہ سافٹ تھوڑی س ہو جائے مچی جیسے ہو جاتے ہے نا ساف س اس پہ وہ لال مرچ پاؤڈر دھنیا پاؤڈر وہ اور وہ ہلدی پاؤڈر اور پھر اس مسالے کو بھون لو جب تک تیل نہ مطلب الگ ہو جائے پھر اس میں وہ ڈالو گوشت ڈالو پھر اس کو تیز آنچ میں نہ پانچ سے دس منٹ تک وہ بنا ہی کرو اس کے اچھے سے
ہاں
اور پھر اس میں جیسے پانی جیسے کیا بولتے ہیں جیسے پانچ سو گرام مٹن ہے تو اس میں ایک کپ پانی ڈال دو اور پھر پشر کوکر کا لیڈ لگا دو اور چار سے پانچ وسل دے دو اور پھر جب ہوتا پھر دیکھ لو مطلب گوشت گلا کی نہیں پانچ وسل ہونے کے بعد بند کر دو اور پھر اس میں گر مسالہ اور دھنیا گرم مسالہ پاؤڈر اور دھنیا پتہ ڈال کے بنا لو اچھا بنتا ہے
اچھا میں نا جو یہ بھنا بھنا ہو ہاں میں جو بھنا ہوا مٹن بناتی ہوں نا اس میں ساری چیزیں کھڑی ڈالتی ہوں میں پیاز بھی کھڑی ڈالتی ہوں ادرک بھی لسن بھی ساری چیزیں کھڑا گرم مسالہ یہ ساری چیزیں سب کھڑی ڈالتی ہوں پھر پہلے کیا کرتی ہوں نا تیل گرم کر کے نا اس میں پہلے کھڑے گرم مسالے ڈال دیتی ہوں تیز پتتا ٹو ڈال الائچی کاال مرچ جائ فل جاوتری ہاں تیز پتہ زیرہ یہ ساری چیزیں اس میں میں تیل ڈال دی پنے پھر اس میں پیاز ڈالتی ہوں پیاز جب ہلکی سی ہو جاتی ہے پنک جیسی اسی میں پھر ادرک لسن کو بھی کاٹ کے اسی میں ہی ڈال ہاں اسی میں ہی ڈال دیتی ہ ہاں اسی میں پھر جب وہ تھوڑا سا ہو جاتا براؤن براؤن سے ادرک لہسن بھی تو پھر اس میں ٹماٹر کاٹ کے ڈال دو ٹماٹر تو آپشنل ہوتے ہیںٹماٹر نہیں ہوتے تو
ہاں دہی بھی اچھا آپشن رہتا ہے بہت سے لوگ دہی میں بھی جیسے صرف دہی نہیں ہے تو ٹماٹر ڈال دیا ورنہ زیادہ تر تو دہی ڈالتی ہوں
پھر اس کو بھون لیتے ہیں پھر اس کی بنائی کرتے ہیں اچھے سے بھن جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا بولتے ہیں پھر اس میں میں تھوڑا سا مسالہ ڈال دیتی ہوں مارکیٹ کا مسالہ
اچھا ٹیسٹی ہی
ہاں اس میں تھوڑا سا مارکیٹ کا وہ آتا ہے نا مٹن مسالہ میٹ مسالہ تو وہ ڈال کے تھوڑی سی اچھی اچھے سےی بنائی کر لو اس کی تو بس وہ ایک دو ویسل دے دو تو ویسے بھی گل جاتا ہے میں ویسے پہلے تو بنائی کر لو پھر اس میں دو تین میسل دینے کے بعد بھی میں چیک کر لیتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا اس سے پانی ہے یا تو اس میں تھوڑا سا ادرک لہسن کی اسمیل آ رہی ہے نا
ہاں ہاں
تو پھر میں اسس کو دوبارہ سے اور بھون لیتی ہوں میں مسالحہ تو بہت زیادہ ہیھونتی ہوں ایک ڈیڑھ گھنٹہ م سادا گھومنے میں جاتا ہے میرا ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اس کو پھر روٹی کے ساتھ یا پھر نان کے ساتھ کھاؤ تو اچھا لگتا اچھا لگتا ہے سادالن
ہاں مٹن کی کمپنی بہت ٹیٹی ہیں
ہاں نہیں میں ایک اور سالن بناتی ہوں اس کو تو اس کو میں ایک دم ویسے بناتی ہوں اس میں ساری چیزیں پسی جاتی ہ کچھ بھی نہیں کھانا ڈالتی ہ اس میں بس اس میں کالی مرچ اور لگ کے الگ ہاں کالی مرچ لونگ اور تیز پتے کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں جاتا کڑا پسا ہوا سور کھڑا کچھ جات باقی سب زیادہ اس میں سب سے پہلے کیا کرتی ہ مٹن کو واش کر لو مٹن کو واش کرنے کے بعد اس میں ہے نا تیز پتہ کالی مرچ اور لونگ یہ ڈال کے اس میں آپ نے ادرک لسن اور پیاز کا پیسٹ ک بنا لین پس چھیل ارلہ تند چیل اس کو باریک پیسٹ بنا لو جاپان نے اس میں کال ہاں اچھے سے پیسٹ بنا لو گرائنڈ کر لو اس میں جو آپ نے لونگ تیز پتہ کالی مرچ ڈالی ہے اس میں آپ نے یہ پیسٹ ڈالو ادرک لہسن پیاز اس میں اور کچھ بھی نہیں ڈالنا بس ہلدی مرچ اور نمک ڈالنا ہے ہلدی مرچا نمک اور دھنیا پاؤڈر بس اور جب وہ ریڈی ہو جائے پورا اچھے سے اس کی بنائی کر لو پھر اس میں مٹن ڈال کے ہاں مٹن ن ڈال کے دو چار وسل دے دو پھر اس کی گب نکال کے کوکر کا اچھ اچھے سے اس کی بنائی کر لو پھر دیکھ لو اس کی اسمیل چلی گئی ہے تو پھر اس میں نا تب میں اس میں کوئلے کی دھونگار دیتی ہوں کبھی اگر کوئلہ نہیں ملتا تو تو پھر میں لونگ
ہاں پہلے کی بگار بھی بہت ٹیسٹی لگتا ہے
ہاں تو اس کو کوئلے کی بگھار دے دو نہیں ہوتا تو میں لونگ کی بگھار بھی دے دیتی ہوں
نان کے ساتھ چاول بول ب س ہی لگتا ہے
ہاں اچھا اچھا لگتا ہے ہ سیلیڈ سیلیڈ ہے آف سائڈ میں رکھ کے لو اچھا لگتا ہے
ہاں مٹن تو اس بھی بہت فائدہ کرتا ہے
ہاں یہ ہے کہ مٹن وائٹ میٹ کہتے ہیں زیادہ ت فائدہ کرتا ہے وائٹ میٹ
ہاں ہاں کباب بھی اچھے رہتے ہیں اس کے
ہاں اسے کباب تم کیسے بناتی ہو
میں میں تو سب سے پہلے کیا کرتی ہوں وہ قمہ منگ کا لیتی ہوں قیمہ نہیں تو ورننا تو تیس یز مگای
میں تو بوٹیاں بھی لے لیتی بون لیس
ہاں میں بھیر بون لیس ہی منگاتی ہوں اس کے بعد ایک وہ لو ا گوشت لو خالی ایک پیاز لو ملی ہری مرچی لو ادرکت ادرک لہسن مطلب لو کٹی ہوئی سب کسی کوئی کچھ نہیں اور دھنیا خری ہوتی ت ہے
ھم
وہ لو ہے نا اور یہ سب کو اس میں ڈال دو اور گرم مسالے کھے لے لو سب مطلب کوکر لو اس میں گوشت ڈالو اور یہ سب کھے گرم مسالے ڈال دو اور پھر اس میں لال مرچ کھڑی ڈال دو ہری مرچ کی جگہ لال مرچ بھی ڈال سک ہیں کالی اور ادرک لہسن کھڑے پیاز کھڑی دھنیا کھالی تھوڑی سی اور پھر نمک اور تھوڑی سی ہلدی اور پھلتے نمک ڈال دو اور یہ ڈال دو اس کے بعد پھر نا پانی ڈال دو اس سی چنے کی دال
ھم
چنے کی دال تھوڑی سی ڈال کے اس کو سیٹی لگا دو اس کے بعد اس کو سیٹی لگا دو تین چار وسل انے دو اس کے بعد دھیما کرد دو دس منٹ کے لیے اس کا بند کر پھر دیکھ لو گوشت گلا کی نہیں گوشت گل گیا ہو تو پھر الگ مطلب اگل گیا ہو تو پھر یا تو گرائنڈر میں پیسو منا توم وہ وہ گھوٹنے والا آتا ہے نا
ہا
اس سے میں نا اچھ سے گھوٹ لیتی ہوں گوشٹ
پیشا رہتا ہے پھر اس میں
میں شر سے نا
ہاں ہاں تو اس میں نا گ تے نا شامی کباب طر کا تو پھر الگ سے کیا کر لو دھنیا پودینہ کو ال باریک باریک کاٹ لو اور تین ادرک کو لمبا لمبا جولینس میں کٹ کر لو اس کو سائڈ میں رکھ لو ہری مرچے کاٹ کے رکھ لو نمک مرچا کلو ٹیسٹ
اس میں گرم مسالہ بھی ڈال دو تو اچھا لگتا ہے
گرم مسالہ میں کھڑا ڈالتی ہوں تو پھر اس میں نہیں ڈالتی ہاں لیکن ڈال سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے
ہوں
میں نے زیرا پاؤڈر زیرا کھڑا زیرا اور دھنیا پاؤڈر کا ایک نا روسٹ کر لیتی ہوں پھر اس کو در درا سےا پیس لیتی ہوں پھر اسی کو مطلب وہ جب گوشت کو اچھے سے دھو لیتی ہوں اس کے بعد وہ مسالہ ڈال دیتی ہوں اور پھر یہ دھنیا پتتا اور وہ سب دھنیا پودینا اور یہ ادرک کے جولینس لمبے لمبے کاٹ کے وہ سب ڈال دیتے بہت سے لوگ وہ بھی ڈالتے ہیں انڈا لیکن میں نہیں ڈالتی انڈا
انڈے سے فلفی بن
ہاں بنتے اچھے ہیں لیکن میں نہیں ڈالتی تو اس کو پھر سب کو مکس کر لو نمک میں چکھ لو اپنے حساب سے اور پھر اپنے گولے شیپ میں لمبے شیپ میں اوول شیپ میں جس حساب سے بنانا ہے اس حساب سے بنا لو فریزر میں بھی اسٹور کر سکتے ہیں وہ اگر لیکن فریزر میں رکھنا ہے تو پھر پیاز باریک کاٹ کے نہیں ڈالو
رکھ سکتے ہیں ٹائم ایک ہفتے تک چلی جاتے ہیں
ہاں چل جاتے اچھے لگتے ٹیسٹی دال چاول کے ساتھ خالی کھاؤ
دال چاول کے ساتھ ان کا دہی کا رائتہ تا اس کا دہی کے ساتھ کھاؤ نا تو وہ دہی کے ساتھ بھی اچھے اچھے لگتے ہیں
ہاں دہی کے ساتھ بہت ٹیسٹی لگتے ہیں کباب
اس کے ساتھ نا تھوڑا سا جدئی نہیں میں بھی ایسے ہی بناتی اس کا جو دہی بنتا ہے نا اس کا جو پتلا کھٹا دہی آتا ہے نا کھٹے دہی میں بس میں کچھ نہیں کرتی زیرا زیرا اور ہری مرچ پیس کے باریک اس میں ملا کے کباب کے ساتھ کھاؤ تو اچھی لگتی چلو اچھا میں رکھتی ہوں
ہاں ٹھیک ہے بائے بائے